وعلیکم السلام ٹھیک ہو
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
ہاں جی ٹھیک گھر پی سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
شکر شکر کانا کھیا
ہاں ہاں آپ نے کھایا
ہاں جی میں نے بھی کھایا سکول سکول گئی تھی پش
ہاں میں گئی تھی آپ گئے تھ
ہاں جی میں بھی گیا تھا کیا سمجھا
ہ ٹھیک ہے اور آپ کے اسکول میں
آج کل تمہاری ایگزامز کی تیاری کیسی چل رہی ہے
ٹھیک چل رہی ہے میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ محنت کے ساتھ ہوشیاری سے بھی کام لوں
ہوشیاری سے کام لینا یہ بات مجھے پسند آئی آج کل ہر جگہ لوگ ہوشیاری کی بات کرتے ہیں تمہارے خیال میں ہوشیاری اصل میں ہوتی کیا ہے
میرے نزدیک ہوشیاری صرف زیادہ علم رکھنے کا نام نہیں ہے بلکہ ہوشیاری یہ ہے کہ انسان ہر سچویشن کو سمجھ سوچ کے سمجھ سمجھے اور سوچ سمجھ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے اور اپنے اور دوسروں کے بلائی کی مدد نظر رکھے
بالکل ٹھیک بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ چالک ہو وہ ہوشیار ہے لیکن ہر چالک انسان ہوشیار نہیں ہوتا
جی ہاں چالکی اور ہوشیاری میں فرق ہوتا ہے چالاکی اکثر اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے جبک ہوشیاری میں سمجھداری اور ذمہ داری شامل ہوتی ہے
مجھے یاد ہے ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈینٹ تھا جو ہمیشہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا تھا وہ عقل کر کے اچھے نمبرس لے ل لے لیتا تھا لیکن لے لیتا تھا اور لوگ اسے ہوشیار ہوشیار سمجھتے تھے
وہ نقل کرتا تھا کیا
ہاں
لیکن اصل ہوشاری تو یہ ہے کہ انسان محنت کرے اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارے نقل کرنا تو صرف دوکھا ہے
صحیح کہا تم نے قسم سے میرے والد صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھے
ہاں اور صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کی غلطی سے بھی سیکھھی اگر کوئی انسان ہر بار خود ہی تجربہ کرنے نکلے تو اس کی زندگی کم پڑ جائے گی
یہ بات مجھے بہت پسند آئی آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ہوشیاری کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے
بالکل انٹرنیٹ پر اتنی معلومات موجود ہے کہ اگر انسان ہوشیار نہ ہو تو صحیح اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے
تمہارا مطلب فیک نیوز اور غلط معلومات سے ہے
جی ہاں ہر چیز جو سوشل میڈیا پر نظر ائے وہ سچ نہیں ہوتی ہو شہر انسان ہر خبر کو فورا سچ نہیں مانتا
میں نے بھی دیکھا ہے کیا لوگ بنا تصدیق کے چیزیں شیئر کر دیتے ہیں
اور پھر افواہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ہوشیاری کا تقاضا ہے کہ کسی بات کو پھیلانے سے پہلے اس کی حقیقت جان لی جائے
ویسے تمہارے خیال میں ہوشیاری پیدائشی ہوتی ہے یا سیکھی جاتی ہے
میرے خیال میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ فطری طور پر تیز ذہن ہوتے ہیں لیکن ہوشیاری کو تعلیم تجربے اور مشاہدے سے بھی بڑھایا جا سکتا
تو پھر ہر انسان ہوشیار بن سکتا ہے اور
کیوں نہیں اگر وہ سیکھنے کے جذب میں رکھتے ہیں اور اپنی سوچ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے
میں نے نوٹس کیا ہے کہ ہوشیار لوگ زیادہ سنتے ہیں اور کم بولتے ہیں
ہاں ہاں بالکل اور سننا بھی ہوشیاری کا حصہ ہے جب ہم دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں تو ان کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں
ہاں جی ہاں جی ہوشیاری کا تعلق تعلیم سے کتنا ہے
تعلیم ہو شاری کو مضبوط کرتی ہے لیکن صرف ڈگری حاصل کر لینا ہو شہری کی گارنٹی نہیں ہے
اس کی کوئی مثال ہے
کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پڑھے لکھے لوگ بھی غلط فیصلے کر لیتے ہیں جبک کچھ کام تعلیم یافتہ لوگ بہت سمجھداری دکھاتے ہیں
ہاں میرے دادا ابو زیادہ تعلیم یکتتا نہیں تھے لیکن ان کی باتیں بہت حکمت باری ہوتی تھیں
کیونکہ زندگی تجربہ بھی ایک بڑی یونیورسٹی ہے
وہاہ یہ جملہ بہت خوبصورت ہے
ہاں ہاں ہاں شکریہ سچ تو یہ ہے کہ ایک تجربے اور مشاہدے انسان کو ہوشیار بناتے ہیں
تمہارے خیال میں اسٹوڈنٹ کے لیئے ہوشیاری کا سب سے اہم پہلو کیا ہے
ٹائم مینجمنٹ جو اسٹوڈینٹ اپنا وقت خوشری سے استعمال کرتا ہے وہ کم وقت میں بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے
میں بھی اسی مسئلے کا شکار ہوں کبھی موبائل فون پر اتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا
ہ جی جی یہ آج کل بہت عام مسئلہ ہے آپ کو پت ہے مجھے زکام ہوا میں بات ہی نہیں کر پا رہی ہوں ہو شر اسٹوڈنٹ وہ ہے جو ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے نہ کہ اس کا غلام بن جائے
آپ کیا کر رہی ہو ابھی
نہ
ہاں
آپ کے ساتھ بات
مجھے تو نہیں لگ رہا آپ کچھ اور کر رہی ہو
نہیں دیکھا سب سے نہیں
کیور فوکس کرو
اوکے
بہت اچھی بات کہی تم نے
شکریہ ہوشیاری کا مطلب ہر چیز میں توازن رکھنا بھی ہے
توازن کیسے
پڑھائی کھیل آرام گھر والوں کے ساتھ وقت اور عبادت جب انسان ان سب میں بیلنس رکھتا ہے تو اس کی زندگی بہتر ہو جاتی ہے
میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ صرف پیسے کو ہو ہاں ہوشیار ہی سمجھتے ہیں
پیسے کما لینا بری بات نہیں ہے لیکن الم ہوشیاری ان پیسوں کو صحیح جگہ اور صحیح طریقے سے خرچ کرنےئے
یعنی ف فائنانشل وسڈم بھی ہوشیاری کا حصہ ہے
بالکل اگر کوئی لاکھوں کماتا ہے اور سب ضائع کر دے تو وہ ہوشیاری کیسی ہوئی
صحیح کہا میرے خیال میں دوستی میں بھی ہوشیاری ضروری ہے
ضرور ہوشر انسان اچھے دوست کا انتخاب کرتا ہے
کیونکہ دوستوں کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے
جی ہاں اچھے دوست انسان کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے اور بھی مے دوست تبی کی طرح
آج کل کے لوگ دوسروں کے نیچے دکھا کر خود کو ہوشیار سمجھتے ہیں
یہ غلط سوچ ہے اصل ہوشیاری انسان دوسروں کی عزت کرتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ غصے پر قابو پا لینا بھی ہوشیاری ہے
مجھے بہت بڑی ہوشیاری ہے غصے میں کیا گیا فیصلہ اکثر نقصان پہنچاتا ہے
میں نے خود کے دفع غصے میں غلط باتیں کہہ دی ہیں اور بعد میں پچھتاتا ہوں
ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے ہوشیاری یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی تسلیم کرے اور اس سے درست کرے
تمہارے خیال میں لیڈر کے لیئے ہوشاری کی کیا اہمیت ہے
لیڈر اگر کچ شیئر نہ ہو تو پوری ٹیم متاثر ہوتی ہے وہ شیئر لیڈر مشکل وقت میں بھی صیہ جڑ لیتی ہے
اور وہ لوگوں کی آسن بھی لیتا ہے
بالکل جو لیڈر صرف اپنی بات کو صحیح سمجھے وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے
ہوشیار لوگوں کی ایک اور خاصیت میں نے دیکھی ہے
کون سی
وہ سوال پوچھنے سے نہیں ڈرتے
اور جہاں حالت کم ہوتی ہے ہوشار انسان سیکھنے کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا
اگر کوئی انسان ہوشیار بننا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیئے
سب سے پہلے مطالعہ کرنا چاہیے کتابیں انسان کی سوچ کو وسیع کرتی ہیں
اور
ا اچھھی لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے انسان اپنے آس پاس کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے
یہ بات بالکل سچ ہے
تیسری بات یہ کہ اپنے وقت کی قدر کرنی چاہیے
اور
ہلو
خور
کیا اور
اور بتائیے
ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے
اچھا ٹھیک ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ ہوشیاری اور اخلاق کا بھی گہرا رشتہ ہے
وہاں پہ بھی اور بولنا تھا صرف جی ہاں اگر ہوشیاری کے ساتھ اخلاق نہ ہو تو وہ صرف چال کی بن جاتی ہے
بہت خوب یعنی ہوشاری کا اصل حسن اس وقت نظر آتا ہے جب وہ نیک نیک نیاتی کے ساتھ استعمال ہو
ہاں ہاں نیت کے سات بالکل ورنہ بہت سے مجرم بھی بہت چالک ہوتے ہیں چلو آج کی گفتگو مجھے بہت زیادہ پسند آئی
شکریہ آج کے گفتگ کو دلچسپ رہی
اللہ حافظ
چلو اللہ حافظ